ہلو
ہلو
رد ہلو ہلو
ا
السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
کیوں
شکر اللہ کا آپ کیسے ہو
میم ٹھیک پاپا دادی وہاں پہ سب کیسے ہیں
شکر اللہ کا سب ٹھیک کہ آپ کے گھر میں سب کیسے ہیں
شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے اور بتاؤ کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں بس سب کام ہی کریں گے
اچھا ٹھیک ج آفی
میں نہیں ابھی نہیں بھی میں اب پی ہوںں گی
اچھا ٹھیک اب بھی نہ تھا لیٹ ہو گیا میں بھی خوودا بی پی رہی ہے
اور کیا کر رہے ہو
میں چائے پی رہی ہوں
چلو ٹھیک ہے وہ کہ ہے بس گھر وال والے
وہ بینک پہ گئے ان کو کچھ کام تھا بینک پہ تو وہ بینک پہ گئے میں آ کرتا اکیلی
کیا کہن تھا بینک ر بس سے مجھے بھی بینک پ کام تھا
میں نے بولا تھا نا لاسٹ ٹائم چ آ چکا ہے وہ پیسوں کا
ہاں ہاں
اس نے پرسوں دیا تھا ایک منتھ کے لیے پاپا کا ایک بینک کرنا تھا نا کلوز تبھی ہمیں دوسرا نکلتا پھر بینک والوں نے سجسٹ کیا بند کرو اس کے بعد ہی نکلے گا پھر ہم نے چاچوں کو اس میں پیر نہیں تھے خالی ا ون ایٹ ج تو پھر ہم نے کیا کام ہم نے چار چکووں مانگے بولا ایک ساتھھی اب دیں گے ہم نے نکالا ٹین کا تو آپ دیں گے نائن نائن ایٹی جا چوکو جی تو پھر وہ نکلیں گے لے کے وہ مکان جی
اچھا آپ پھر یہ سارا لگ ہی خود
خود کو ہاں ہم ایک کمرے سے مطلب پہلے ہمارے پاس ایک کمرہ تھا اب شکر ابھی ہے ہے ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ پانچ کمرے
اچھا اچھا پھر آپ کو لے کےن ایک گرانا
یہ نیچے والا کمر اور وہ سائڈ بھی پھر اتاریں گے اس کو بنائیں گے اچھا سائ
ہاں یہ اترنا ہی اس کو اچھا بنانا
ابھی بہت پرانا ہو گیا اس کب نہیں نکلے گا
جو گے ہی
ماما کا مانتی ہے ہمیں مسئلہ وہی ہے نا
اگر بیچتے
ہاں میں مارنا بہت خبار آیا آفر مطلب بی چ ہم پاپا کی فرینڈ نے بھی بولا تھا حیدر پورہ میں اس نے مکان ہمیں دیا تھا پاپا کی فرینڈ نے وہ گولفن کو سکھاتے تھے ماما کو نہیں آئے حصہ پھر جب میرے دادو کو کی ڈیتھ ہوئی نا اس نے مار ٹائم میری ماما کو بولا یہاں پہ تم ہی رہنا کچھ تو ماما نے جب وعدہ دیا تو دادو کی ڈیتھ ہو گئی اس لیے ماما نہیں مانتی ہم ب یہاں سے ن کل کی میں لاس ٹائم اسی کو بولا تھا تو اس لیے میں نے بولا چلو ٹھیک ہے اب ہم اسی کو اتاریں گے پھر ایک دو سیٹ بنائ گے ر
میں نے کہا ٹھیک ہے اب اس کے ح ساتھ
بھی ہ
رہنے دو پھر وہی لیکن اب یہ اتارنا ہی یا نیا بنانا
ہم بول رہے تھے ہمیں اتاریں گے لیکن پہلے پورا ہوگا نا اپنا انشاء اللہ
ہاں
بن کیا
چلو انشاء اللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا پہلے ہی انسان کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا ہے پھر دھیرے دھیرے کر کے
کمرہ الحمدلہ پانچ کمرے
اور صحت ہونی چاہیے باقی تو بنتا ہے
اورھا لیکن ہمیں بہت مہنگے پڑے جو بھی ہم نے کمرے خریدے نا ہمیں ایک ایک کمرہ سکس لاکھ سیون لاکھ کا پڑا
آپ لوگوں کی اپنی غلطی ہے نا پھر اگر اتنا ہو تو پھر اتنا نہیں ہوتا ہے مطلب اس
میں نے بولا نا ہم بہت چھوٹے تھے جب پاپا کو فرینڈ نے دیا ایسے حیدر پور میں ماں کا اور بولا اسکول بھی میں بچوں کو خود کروں گا بیٹھو ادھر ہی پہ اس کو پاپا کے ساتھ بہت اچھی جمی تھی اس کو بولتا تھا تم میرے بھائی جیسے ہو وہ یہ ہم وہاں گئے بھی مکان دیکھا بھی جا بھی بھی پکڑی پھر ماما کہہ رہا اس نے بولا نہیں میں نہیں بیٹھوں گی
ارے یار آپ کو کرنا تھا کام اس ٹائم اس ٹائم اگر آپ رہے ہوتے وہاں آج پتا ہے وہاں مطلب ملتا ہی نہیں ہے چھوڑو اب کتنا مہنگا ہے لیکن وہاں ملے گا ہی نہیں
اور پت وہ کتنا بڑا مکان تھا اس کا آنگن کتنا تھا خود آیا وہاں پہ اس ٹائم پہ دو مکان بنے تھے خالی
جی اس سال کی بات ہے
اس ٹائم پہ فسٹ سیکنڈ میں پڑھتی تھی میں بہت چھوٹی تھی
ب اگ ہود
مجھے بچے جائیں گے اسکول پتی جائے گا کام پہ میں اس بڑے سے گھر میں اکیلے رہوں گی میں ڈروں گی مجھے اگر کوئی آیا وہ یہ تو
آج حیدر پورہ میں ملے گا
اں کہاں ملے گا وہاں اگر ملے گا اب اتنا مہنگا ملے گا
اتنا مطلب وہ تو ہے فٹ ہی نہیں کر سکتے جتنا ملے گا
ہماری قسمت میں ہی نہیں تھا تو ہم کیا وہاں پہ بیٹھتے ورنہ اس نے بولا تھا سارا کھانا راشن واشن یہیں پہ ہم آپ کو دیں گے ان کا تھا کچھ ٹمبر کا بھی اس نے کہا تھا اس کو خالی آپ کو نظر رکھ سکھنی ہے ہوں
ہے نا وہی مطلب آج حیدر پورہ سب سے زیادہ بہتر یہی دکھ رہا ہے لوکیلٹی وہاں کی آپ نے غلط کیا ہے اس ٹائم
میں ماما کو کبھی بولتی ہوں یا پاپا بولتا ہے پیچھے جاتا کچھ ٹائم بعد ہم اس ٹائم پہ واپس آتے میں بولتا ہاں میں لوں گا تم آتے یا نہ آتی وہ دوسری بات تھی
کیا اور سب کچھ کس وت تک کی ہوتا ت
ہمیں یہ سفر اٹھانا تھا یہ کون اٹھاتا
کوئی بات نہیں اس لیے بھی شوک شکر اللہ کا شکر ہ ہر حال میں کرنا چاہیے
اور ن ہم ابھی سیٹ ہوتے پاپا ہمیں پہلے کام کرتا تھا تلے کا کہم پاپا پہلے گول س کھاتا تھا رائل کوف سفرنگ میں وہ بہر واہر جو پھر اس کوئین س اسٹروگ پ اس نے چھوڑا ا سار
پھر اس د لے کا کام کیسے سیکھا
وہ پہلے کرتا تھا تلعے کے ساتھ بھی اور گولف کے ساتھ بھی لیکن وہ زیادہ گولف سکھاتا تھا وہ پہلے جاتا تھا جیسے کہ دس سے چار تک چار کے بعد وہ بیٹھتا تھا تلے پہ پھر بجے واپس آتا تھا پھر
پہلے ا پہلے تہوار بھی کنا سستا تھا
بہت زیادہ آج مہنگا ہے اصل میں پتہ ہے کس نے کیا کیا جو وہ چھبی آئی نا سھ سارا مارکیٹ ڈبا دیا ورنہ تلے کا بہت اچھا سیزن تھا
چھبی کیا ہے مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا ہے چھبی اور اس میں کیا فات
باہر ہ لیکن ان کو تنییہ
اچھا
وہ ایسے ہی لگا دیتے ہیں پھر جب وہ لگاتے ہیں وہ آتا ہے ٹو ففٹی کا پچ پھر جب دو ہوتے ہیں نا ت اس کو نکلتے ہیں دو یا تین واشز چوت جو مطلب ابھی جانتے ہیں نا کہ یہ کیا ہے وہ پریفر ہی نہیں کرتے یہ سب وہ تلا پریفر کرتے ہیں وہ لگاتے ہیں پھر تلا ہی ہمیں کتنے کسٹمرس آئے ایسے بھی انہوں نے بولا کہ نہیں ہمیں نہیں اب یہ لگانا ہے آپ یہ اٹھا دو اس کے بدلے اپ تلا لگاؤ جن کو اصلی پہچان ہے نا لے کے جو جانتے ہیں یہ کیا ہے وہ تلا ہی لگاتے ہیں وہ چھبی و بھی نہیں لگا تھے
پتا ہے میں نے ابھی انسٹا پہ ایک سوٹ دیکھا
ہوں
پتا نہیں کس کے پاس پشمینہ ہا اس کے پاس شاید
ہوں
اس کے پاس وہ الگ ہی ایک سلک آیا ہے لیکن وہ بہت مہنگا ہے اس نے وہ اس سوٹ کا دیا ہے یہ پچھلیے بار میں نے اس کا آبایا دیکھا اس نے مجھے الیون تھاؤنڈ بولا وہ اللہ قسم آج میں نے اس کا سوٹ دیکھا سمپل سوٹ اس نے اس کو پرائز دی ہے وہیں پہ فائیو تھاؤزنڈ
لیکن اس میں ہوگا کپڑے کا فرق اگر وہ مہنگا بیچتاا ہو گا نا اس میں ہوگا کپڑے کا فرق فرق
اب میں سوچ رہی ہوں میں سوچی ہوں کہ اپنے پرسوں جو مجھے تلا ڈال کے دیا نا وہ
ہاں
میں سوچ رہی تھی مجھے وہ سلک بہت پسند میںمت سلک پہنتی ہوں آپ کو پتا ہے لیکن وہ والا مجھے بہت زیادہ ایک تو وہ اتنا شائنی ہے اور اوپر سے وہ وہ سلک نہیں ہے مطلب وہ ہلکا والا وہ بہت اچھا ہے میں سوچ رہی تھی میں اسی میں لاؤں میں سوچ رہی تھی میں اسی میں لاؤں گی کپڑا
دو
تختلی کے لیے کیونکہ اب میں وہ بھی بناؤں گی کیونکہ آپ پاپا نے بولا ہے نا ان کو جو ہے نا بہن کی بات چل رہی ہے
ہاں
میں نے سوچا پھر اس ٹائم پہ پہروں گی
ہاں اچھی بات ہے اور اگر اچھا سلیک بھی ہے تو لگے گا پھر پھر جب کپڑا خراب ہو جاتا ہے نا وہ پھر اٹھانا ہوتا ہے نا یہ پہ لگانا ہوتا ہے ہ
کپڑا کس کے پاس ملے گا
آپ اس کا نام دیکھو نا کیا ہے اسلیک کا پھر جب کپڑے والے کے پاس جاؤ گے نا بولو مجھے وہی چاہیے پھر آپ دیکھو فیبرک کیسا ہے پھر لا
وہ اتنا اچھا ہے مطلب مجھے اس کا ابھیا پشتی پہ بہت زیادہ پسند آیا پہلے
ریٹ بھی دیکھو نا کتنی ہے
اس نے وہی نا اس نے جو پرائز ب نا تو میں تو اڑی میرری تو ہوش
ا
ام نے آ سوٹ دیکا سوٹ پھر بھی فائیو تھاؤزڈ تک تو ٹھیک ہے لیکن اس کو تلا ویلا ڈال کے ہے اب مجھے تلا ہے نا اپنا ہی
چلو میں کرتی ہوں آپ کو کال ٹھیک ہے میں دیکتیوں کچھ آئے
ٹھیک ہے کوئی بات نہیں
ھم